ہیلو
ہیلو
آواز آرہی ہے میری ہیلو
ہاں آرہی ہے آپ کو میری آواز آرہی ہے
ہاں
ارے پوجا تو نے کبھی سوچا ہے سوچا ہے کی ہم لوگ بچپن میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہوجاتے تھے
ہاں یار سچ میں ایک ٹافی مل جائے یا بارش میں کاغذ کی ناؤ چلا لیں بس دن بن جاتا تھا
اور اب دیکھ کتنا بڑی بڑی چیزیں چاہیے خوش ہونے کے لیے پھر بھی اتنی خوشی نہیں ملتی
ہاں ہاں شاید اس لیے کیونکہ تب دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی بس جینا ہوتا تھا
بالکل اور وہ اسکول کے دن جب جب ہوم ورک نہیں کرتے تھے اور پھر بہانے بناتے تھے
اور یاد ہے تو ہمیشہ کہتی تھی کہ میم کاپی گھر پر بھول گئ
اور تو پیچھے سے ہنستی رہتی تھی جیسے تیرا کوئی قصور ہی نہیں
ارے میں تو سیددھی سادھی تھی
ہاں ہاں بہت سیدھی خاص کر جب لنچ ٹائم میں میری ٹفن آدھی کھا جاتی تھی
وہ تو دوستی کا حق ہوتا ہے
ویسے ایک بات بتا تو نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہمیں ٹائم مشین مل جائے تو ہم کیا کریں گے
میں تو سیدھا بچپن میں جاؤں گی وہ بے فکر زندگی واپس جینے
اور میں شاید اپنے کچھ فیصلے بدلنا چاہوں گی
جیسے کہ
جیسے کہ کچھ لوگوں پر اتنا بھروسہ نہ کرنا
ہوں یہ تو صحیح ہے کبھی کبھی ہم غلط لوگوں کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں
اور بعد میں وہی لوگ ہمیں سب سے زیادہ دکھ دیتے ہیں
لیکن شاید وہی ان انوبھو ہمیں مضبوط بھی بناتے ہیں
ہاں یے بھی سچ ہے ہر درد کچھ سکھا جاتا ہے
چل چھوڑ یےسب بتا آج کل تو کیا کر رہی ہے اپنے خالی میں
کچھ خاص نہیں کبھی کبھی کتاب پڑھ لیتی ہوں کبھی سیریل دیکھ لیتی ہوں
کونسا سیریل
ارے وہی جس میں ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی ٹویسٹ آ جاتا ہے
ہ مطلب وہی ڈرامہ والا
ہ اور تو
میں تو آج کل کوکنگ سیکھ رہی ہوں
کچھ نہیں کیا کیا بنا لیا اب تک
میگی ایک تو میگی تو ایک
بس میگی بنا لییا بنا لیتی ہو
ہاں ویسے ایک بات
ویسے کیا بات نوٹس کی ہے میں نے کیا
کیا
جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں نا ٹائم کا پتا ہی نہیں چلتا
ہاں سچ میں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی شروع ہی کی تھی اور دیکھو تو کتنے سمے نکل گیا
اور مجے کی باتے ہے کی ہماری باتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی
کیونکی ہمارے پاس ہر بار کچھ نیا ہوتا ہے بولنے کے لیے یا فیر پرانی باتیں کی بار بار یاد کرنے کے لیے
ہاں اور ہر بار وہی پرانی باتیں بھی نہیں لگتی ہیں
بالکل جیسے آج بھی ہم بچ پن کی باتیں کر رہے تھے
اور شاید آگے بھی کرتے رہیں گے
اچھا سن اگر ہم دونوں کبھی ساتھ میں کہیں ٹرپ پر گئے نا
تو
تو پکا کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے
گڑبڑ نہیں ایڈینچر بولتے ہیں
ہاں وہی ایڈونچر کے نام پر راستہ بھول جائیں گے
اور فر کسی اجنبی سے راستہ پوچھیں گے
اور وہ بھی غلط نکل جائے گا
پھر ہم دونوں ہنستے ہنستے واپس صحیح راستہ ڈھونڈے گے
سچ میں وہ ٹرپ بہت مزیدار ہوگی
ہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمیں ایسی بات ریکارڈ کر لینی چاہیے
ال
تاک بعد میں سن کر ہنس سکے
ارے تب تو ہمیں خود بھی عجیب لگے گا
ہو سکتا ہے لیکن یادیں تو بنیں گے نا
ہاں یہ بھی صحیح ہے یادیں ہی تو اپنے خجانہ ہوتا ہے
اور ہماری دوستی ان یادوں سے بھی بھری ہوئی
اور تو اپنی
کیا بولتی
اور تو کیا کر رہا ہے اپنے کریئر میں
بس کچھ نہیں سوچا کہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی یہ کالج ختم ہو جائے اس کے بعد میں اپنا خود کا کلاؤڈ کچن چالو کر دوں گا کچھ ٹائم کے لیے
اچھا اور گھر میں سب لوگ ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے ممی یاد بھی کرتی تمہیں گھر بھی نہیں آتی اب تو تم
آئیں گے کسی دن جس دن ٹائم مل جائے گا اس دن آئیں گے
اچھا اچھا جہاں زیادہ بزی رہنے لگے ہو کیا
ہاں تھوڑا بہت زیادہ نہیں
مار میں بول رہی ہوں ہیلو
ہاں ہاں بولیے
میں بول رہی ہوں کہ تو کسی دن گھر آ پھر ہم لوگ کچھ بناتے ہیں پھر ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے ممی بہت یاد کر رہی تھی تیرے کو
ٹھیک ہے ڈن اس سنڈے کو کچھ نیا کرتے ہیں پھر
ہاں ہاں سنڈے کو سنڈے کو زیادہ اچھا ہوتا ہے سنڈے کو ممی پاپا سب گھر پہ ہوں گے تو بھی آ جا پھر ہم لوگ کچھ بناتے ہیں ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے ہیں
پکا نا سنڈے کو پکا ہے
ہاں ہاں پکا نہیں میں میرا کوئی پلان نہیں ہے اس بار میں کہیں نہیں جا رہی میں گھر پہ ہی رہوں گی ہاں اور سن
ہاں ہاں
اپنے گھر پہ بول کے آناا تو یہ تو یہاں پہ ڈنر کر کے ہی جانا پھر ٹھیک
ٹھیک ہے اچھا ایک بات بتا
ہاں ہاں بول
اگر تجھے کہیں دور کہیں ٹرپ پہ جانے کا موقع ملے گا تو جائے گا جائے گی
ہاں ہاں بالکل
کہاں جانا چاہو گی تم
ہوں میں کسی پہاڑوں سائڈ ایک دم ایڈونچر پہ جانے کا سوچ رہے
ساتھ میں پلان بناتے ہیں پھرتے
ہاں ہاں بالکل ساتھ میں چلتے ہیں گھومنے کے لیے تو اپنے گھر پہ بول پھر چلتے ہیں آرام سے ٹرپ پہ میں تو اور بھی کالج
ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں بات کر کے پھر تجھے بتاؤں گی
ہاں ہاں اور سن اچھے سے جب فری ہو نا تب تب بتانا میرے کو تب چلتے ہیں کیونکہ پتہ ہے یا پھر اگر تو ہم لوگ چلیں گے تو کم سے کم دس پندرہ دن کی ٹرپ مار دیں گے پھر
ہاں دس دن ویسے بہت ہو گیا ہیں
ہاں ہاں بہت ہے دس دن تو بہت زیادہ ہے
ہاں پھر
ہم لوگوں کے لیے کم ہوگا پر ہم لوگ لیے کم ہوا پر گھر والوں کے لیے بہت زیادہ ہوا دس دن
ہاں ہاں گھر والے تبھی تو بولا گھر والوں سے بول دینا پہلے کہ جا رہی ہوں تو پانچ چھ دن پانچ ایک ہفتہ بتا نا دس دن بعد آئے ہم لوگ واپس آئیں گے اتنا جھوٹ تو چلتا ہے نا
ا ہاں ہاں
ویسے ابھی مجھے جانا ہے تو ابھی میں کھاناا بنا لوں پھر میں تیرے کو فون کرتی ہوں ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک ہے اچھا اب مجھے تھوڑا کام بھی کرنا ہے
ٹھیک ہے بائے
بائے بائے گڈ نائٹ
گڈ نائٹ
ٹیک کیئر